ہلو
ہیلو
جی السلام علیکم
و علیکم السلام اور خیریت سے ہے آپ
جی آپ ٹھیک ہے
شکر ہے جی سب ٹھیک ہاں
کیا کررہی تھی
بس کچھ نہیں آرام کر رہے تھے
اچھا
اور آپ کیا کر رہی تھی
وہ ہم بھی کام سے فری ہوئے کھانا وغیرہ کھا کے جو ہے آرام بھی کرتے تھے لیٹ گئے تھے اب گرمی بیتتی رہتی ہے تھوڑا یہ ہے لیٹ جاؤ تھوڑا
کھانا کھا لیا آپ نے
ہاں کھانا کھا لیا ہاں آپ تو چار بج گئے ہیں
ہاں تو کافی ٹائم رہ ہے صحیح ہے گھر مطلبہ چاول چاول کے دل جاتا ہے
ہاں وغیرہ لے لو سیلڈ بنا لو اچھا لگتا یہ چیز ہلکی ہلکی
تو صحیح بھی ہے روٹی کا بھی چٹنی
ہاں بہت زیادہ گرمی لگ
ہاں سب ا
ہمم وہیں پہ کھڑے ہو بھی روٹی بناؤ
ہاں
صبح سے کام ہی کام رہتا ہے یہی تھوڑا ٹائم ملتا ہے آرام کرنے کا پھر وہی شام سے پھر دوبارہ کام کام
کام کا سروت کام کام تو ہے ہی چاہے گم جا سکتی ہو کچھ بھی ہو
یہ صبح تھوڑا جلدی اٹھ جاؤ جلدی جلدی کام ہو جاتے ہیں گرمی کم رہتی ہے
ت ہاں سویرے میں سارے کام ہو جاتا
ہوں کام تو ایسے نمٹتی نہیں ہے کرتے لو بس کام
ایک بھی آ رہی ہے ویسے ہی اور بات کام
ہاں گرمی میں عید بھی ہے
تو کیا بنائیں گے آ اپیل پر اب پانی میں
کھانے میں شیر شیر ہے دہی بڑے دہی بڑے اور چھوولے چولے بنا لو اور تو بلیک چھولے بنا لو وائٹ چھولے بنا لو ہاں شیٹ تو ہے ہی وہ تو مین ہے ہاں
اب دو دن دو دن بعد ہی ہے میرے خیال سے ایکید
ہاں پرسوں ہی ہے
ہاں مطلب دو دن بھی گ بس کل کے دن اور
ہاں فنک دین
اور
زیادہ کام میں پھر بہت مہمان آتے ہیں صاف صفائی یہ سب چیزیں بہت کام ہو جاتے ہیں پھر گھر میں یہ کرو گ وہ کرو گا پھر اور پھر گرمی میں بہت زیادہ
کام نہا ہوئی تو کرنا پن تھا ہوئی گرمی میں رہا پ
ہاں
تھوڑا موسم صحیح ہو جائے بس
ہاں بارش ہو سکتی ہو جائے کہ
ہاں بس ہو جائے بارش بس ہوگا ہاں کل ہوئی تھی تھوڑی سی بارش جو تھوڑی س ہوئی تھی م پپک ہو جات ہے آگ سے یہ کرنے لگتا
ہاں زمین اور اور زیادہ ای گھریں آج کل بند بند ہے ایسا تو ہے نہیں بہت بڑے بڑے ہو کھلے ہوئے ہوں آنگن ہو دالال ہو
سیف بھی بڑے بڑے تو آج کل کے ادھر کا سارے مندر آتے پیک ایک دم سیفٹی کے لیے
اس لیے ہو زیادہ پھپکس ہو جاتا ہے
ل اسسی کے کام ہی نہیں ہے
ہاں اب لیکن گرمی میں لائٹ زیادہ پریشان کرتی ہے لائٹ نہ ہو تو پھر اے سی و ہ جتنی زیاد گرمی اتتی زیاد لائگ پ شان
پانچ منٹ کو آتی ہے اور ایک گھنٹے کو جاتی ہے
ہاں اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کبھی ٹرانسفارمر میں کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا بس یہی چلتا رہتا ہے پھر پتا چلا پانی بھی ختم ہو گیا ہاں
وہ بت چھنٹو ہی چلی جاتی ہیں ایک دم تین چار مہینے کی ہوتی ہیں ھنڈ ایک دم سیک چلی ہوتی ہیں
وہ تو ہم لوگ اتنی گرمی میں اسکول جاتے تھے کیسے چلے جاتے تھے
وہی تو سوچنا پڑتا اتنے مطلب میرے لیے اسکول میں کیسے رک جاتے تھے مطلب چھ سات پیریڈ اور اسکول کی ڈریس اتنی موٹی موٹی ہوتی تھی اتنا کورس لے کے جا رہے ہیں
وہی تو اب تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل باہر بھی نہیں جانا دھوپ اور پہلے اسی ٹائم وہیں پہ پورے دن اسکول میں رہ
باہر نکلو منہ پہ ہاں
ہاں اب تو ایسا لگتا ہے بس اے سی اے سی میں رہو تب
وہ ٹائم بھی ٹائم مطلب پوری اسکولنگ کمپلیٹ کری مطلب کر کرتے تھے وہ ادھر ٹائم نکل جاتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کیسے کرا ہوگا
گرمی میں
ہاں ان کے لیے احساس ہوتا ہے لیکن ہم نے بھی تو وہی گرمی سب سہائے پھر بڑی کلاس میں آ جاتے ہیں تو ایکسٹرا کلاسز وہ بھی اٹینڈ کری ایکسٹرا کلاس صفی
تین چار بجے آنا
چار بجے پورا وہ پوری مارکیٹ سے سن سام پڑی ہے کوئی دکھ را بہارت ہم بیک ٹانگ کے آ رہے ہیں گھر پر
پرنتو بچے آ رہے ہیں گھر پر واپس لیکن وہی سب کا اپنا اپنا مزہ ہوتا ہے اب ہم بڑے ہو گئے وہ دن بھی یاد آتے
مجھے تو نئی اسورنگ بہت یاد آتی تی ہے بہت زیادہ
اب جو بچے ہیں پڑھے ہونے برے لگ رہے ہیں
ہاں وہی تو کہ اسکول ج سے ختم ہو جائے چھٹی ہو جائے یہ ہو جائے یہ تو
سب اسکول کی یاد آتی ہے پھر
اسکول تو بیسٹ رہتا ہے اسکول ج ساتھی پائے چاس پہ مل جاتا ہے رہ لیتے ہیں ایک ساتھ بڑھ ا تو موسی تو الگ ہی ہو جاتے ہیں
لائف میں بزی ہو جاتے ہیں پھر سب کےنی زندگیاں ہو جاتی ہیں
سب کے الگ الگ ٹریک ہو جاتے ہے کوئی کہیں پہنچ جاتا ہے کوئی کہیں پہنچ جاتا ہے
ڈاکٹر
اور کیا بہت ساری الگ الگ ہو جاتی ٹریک سے ہو جاتے ہیں ٹین تک سب سے سیو رہتا ہے ٹین کے پاس سب چینج
ہاں کوئی کالج میں جا کے کالج میں جا کے اور زیادہ چینج کو الگ کالج میں کوئی کچھ
زیادہ آپشنس آتے رہیں گے لائف میں اب یہ یہ یہ ر تک تو مطلب ایک کہ ہاں چلو اسی ٹریک پر چلنا ہے ٹویلتھ میں آ گئے چار ٹرک بن گئے پھر ٹویلتھ پاس کری پھر دس ہو گئے
ہ نہیں وہ اسکول ٹائم بڑھیا رہتا ہے پر اسکول ٹائم بڑھیا رہتا ہے یاد آتی ہے پ اسکول کیسے کیسے جاتے تھے صبح اٹھتےکتے تھے اب
وہ تو پھر بس کا ویٹ کرنا بس اور بس مھٹی کے ٹائمہ گرم ہو جات تے ت بس گندر ابلنا
زیادہ گرم ہو جی تھی گرمی میں پھر وہ لنچ کرنا سب کی الگ الگ لنچ خوشبو اچار کوئی سبزی کوئی کچھ
اور کینٹین میں جانا
ہاں سب مزہ آتا تھا تب گرمی ورمی سب برداشت
وہی تو کرب میں کربی میں کھیل بھی رہا وہیں پہ اسکول میں گراؤنڈ میں گیمس کرڈ تو مس نہیں ہونا چاہیے گیمس پی گرمییاں کچھ بھی جانا ہے ک لے
بہت زیادہ امپورٹینٹ لگتا تھا الگ خوشی رہتی تھی وہ آج تو گیمس پیڑ
وہی تو چاہے گرمی ہو چاہے کچھ بھی ہو جانا ہے اگر بارش گی نا تو آؤٹ ڈور نہیں انڈور انڈورور کھیلنا ہے ٹی ٹی کھیلنا ہے کیرم لوڈو چیس کچھ بھی کھیلنا ہے لیکن جانا ہے
ہاں مزہ آتا تھا کھیلنے میں اپنے فرینڈس کے ساتھ
تو کالج لائف تو مطلب بیسٹ ہوتی ہے ہاں ساری اسکول لائف کالج بھی ٹھیک ہوتا ہے بس لیکن اس فل کی پت لگے
ہاں وہ بچے ہوتے ہیں کالج میں ہم لوگ ذرا بڑے ہو جے ہیں پھر کہذرا آنا کالج ہے کبھی کبھی جا سکتے ہو ہاں اسکول کی زڈی لگی ہوتی ہے
اس کال میں تو بس میں تو ایک بار صرف پیپر پیپر دینے گئی تھی لاسٹ سیم میں ایک بھی کلاسز اٹینڈ نہیں کری
اچھا اچھا
ج
ہ سکتی اس کا اپنا اپنا مزہ ہےئے ہاں وہاں پہ الگ الگ پروگرام ہو رہے ہیں
ہ بر ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے ہر فیسٹیول سیلیبریٹ ہوتا ہے پھر اسپورٹس ڈے ہوتا ہے اس لیے ہم جاتے تھے
اچھا اچھا اچھا ہاں وہاں پہ گیمس وغیرہ ہوتا ہوںے ہ ہ وہی سب چیز ہوتی ہے
جی
سب چیز ہوتی ہے اسکول میں
تین پریئرس وغیرہ جب تبتنا کہتے تھے وہ ہوود نہیں تو س میم کا لیکچر نہیں د میں پ کھڑ کر رہا ہے لیکن اب سب یاد آتا ہے
ہاں وہ آس پاس میں بھی
وہی تو پریر کراتے تھے ہماری ٹرن آتی تھی
ہاں الگ الگ ہاؤسز کے الگ الگ چانس ہوتی ہے پھر
یکٹ ہو الگ الگاؤ
ہاں
رٹس کی تیاری چل رہی ہیں اتنے دن تک
ہاں فنکشن سو رہے ہیں یہ سب چز ہیں
اسکول تو پڑھیے تھا ٹوینٹی سکس جنوری ففٹین اگست کی اتنی پرپریشن رہتی تھی اس لیے اتنی ایکسائٹمنٹ رہتی تھی
آ اسکول پھر ج کلاس میں کام رہ جاتا تھا ہم
ہاں پھر پینڈنگ ہو جاتا تھا پھر فرینڈس نوٹ بک لے کے گھر آ رہے ہیں کہ وہ کر
ہاں پھر یاد بھی کر رہے ورک بھی کر رہے ہیں فھرس یہ سب چیزیں
میرج ہوتا تھا
ہاں تو ت شوٹ لگنے لگے ری کام رہے گ یہ کام رہے گیا
اچ جب چھوٹے تھے تو ایسا لگتا تھا تھا بڑیا تو ویسے الگ تا ہے مطلب الگ الگ
جب چھوٹے تھے تو جب بڑے ہو جائیں جلدی سب بڑے ہو گئے تو نہیں وہی ٹائم زیادہ اچھا تھا
نہیں تو کسی چیز میں خوش نہیں ہے انسان مطلب جب چھوٹے تھے تب بڑ ہونا تھا بڑے تھا تب چھوٹا ہونا ہے
ہ سف کا اپنا الگ مزہ لو زندگی کا الگ الگ فیس کے الگ الگ ہکی
ولیکم ب
اور بتائیے
اور تو سب بڑھیا مست ایک دم بس گرمی ہے اور تو سب
ہاں نہیں ہے گمی میں کیا کر ستے
ہاں جب تک ہے تب تک تو جھیلنی ہے
ہوں
چلیے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے سر یہ اوکے پھر ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اللہ حفظ بس